ہاں
السلام علیکم
وعلیکم السلام
اور ٹھیک ہو
جی
اور سناؤ کیا ہو رہ ہے
اللہ کا کرم ہے گرمی ہے
ہ ہ
سفر کر رہے ہیں گرمی سے
ہاں یہ تو ہے تم گرمی کا سفر کر رہے ہو اور میں میں پبلک ٹرانسپورٹ سے سفر کر گیائی ھمم آپ کیا ہی کر سکتے ہیں ہاں
خیریت
ہاں بس وہی سب ٹھیک کیا اللہ کا شکر ہے آفس سے ہی آنا جانا ہے روز کا
اچھا تو آپ میٹرو سے کرتی ہو یا
نہیں میں تو بس سے جاتی ہوں نا میٹرو سے تو بہت لمبا پڑتا ہے رستہ تو اس لیے بس سے ہی چلی جاتی ہوں
اچھا
لیکن اس سے جانے کے لیے بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا
ہاں یہ تو ہی ہے بس سے تو ایک تو اتنی گرمی اور بھیڑ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بس بھی نہیں رک تی ہے
ہاں اور پھر اس کا کوئی ٹائم تو ہے نہیں کبھی بھی آتی ہے اور آتی نہیں ہے تو پھر گھنٹوں نہیں آتی جی جی
میٹرو کا یہ ہے کہ ٹائم پر آتی ہے اور اچھے سے سکون سے بیٹھ کے چلا جاتا ہے انسان
بیٹھنے نہیں نہیں جگہ تو وہ بھی نہیں ملتی
مل جاتی ہے
اور یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آرام سے کھڑے ہو کے جا سکتے ہیں
جی
یا پھر اپنا تم ٹھیک ہے پبلک ٹرانسپورٹ ہی پسند تھا پرائیویٹ کرنا تو آٹو وغیرہ کر دو
ہمم ہمم
تو سنگل رائڈ کے لیے ریپیڈو وغیرہ چلیے اپنا
ہاں یہ بھی ہے ویسے یہ بھی فیسلٹی اچھی ہو گئی ہے
ہاں یہ صحیح ہے مطلب جیسے ایک بندے کو کہیں جانا ہے ایک انسان کے تو اپنا آرام سے ریپیڈو کرو اور اپنے آپ چلے جو
ویسے ڈر بھی ہے اور اچھا بھی ہے بہت سے ایسے مل جاتے ہیں ڈرائیور ان کے
ہاں ہاں یہ تو ہے
آپ نے سنا ہوگا کتنے کیس ہوتے ہیں ریپیڈو سے
بہت ابھی بیچ میں ہوا تو تھا کچھ ٹائم پہلے
اچھا
ہاں سنا تھا میں نے ایک لڑکا رپڈو چلا رہا تھا ہاں تو تب ہوا تھا مطلب ضروری نہیں ہے کہ جو مطلب ریپڈو چلا رہا ہے وہی غلط کرتا ہے جو پیچھے ہوتے ہے نا وہ بھی کبھی کبھی کر دیتا ہے ہٹ کر دیتا ہے نا
ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے ہاں ایک کی غلطی نہیں ہوتی
ہاں یا تو کوئی اوور اسپیڈ کر دیتا ہے یا اوور ٹیک کر دیا تم نے
ہوں
ہے نا تو یہ ہو جاتا ہے افی زیادہ تر لوگوں نے کیا وغیرہ ریپیڈو کو مطلب جو اپنی روزمرہ کی بائک وغیرہ ہو گئی اسکوٹی وغیرہ ہو گئی اس کو بھی ریپیڈو بنا دیا
ہاں
ریپڈو تو ایک پلیٹ فارم ہے نا اس میں تو پراپر ریپیڈو کی گائڈ لائنس فالو ہوتی ہے اس میں ریپیڈو کی اسکوٹی وغیرہ پروائڈ کی جاتی ہے لیکن اب سب لیکن اب سب نے سب نے کیا کرا اپنی اپنی جیسے اپنی پرسنلکوٹ ہے پرسنل بائک اس کو ہی ریپیڈو کا نام دے دیا بس ایک پیج بنا لیا اپنا ہاں تو یہ اور یہی لگ تھوڑی سی غلی کر جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاسٹرینگ نہیں ہوتی اس حساب سے
ہوں
پرسنل ایکسپییرئنس ہوتا ہے
ہاں یہ بھی ہے پت نہیں کیونکہ اتنا تو آج اب تک ہمیں کچھ پڑا نہیں رہا پیڈو کا اللہ ناگگرے ویس تو
یہ تو ہے لیکن بس وہی والی بات ایمرجنسی کبھی کسی کو پ جات تو پھر سامنا تو کرنا پڑ سکتا ہی ہے ہاں ابھی ریپڈو کر یہ تو ہے لی تو میں نے بھی نہیں بیرا پیٹ کی رائڈ لیکن میری دو تین فرینڈ وغیرہ ہے انہوں نے ل ہے تو پھر اس حساب سے دیکھا جائے تو مطلب جس کے پاس پروپر گائڈ لائنس ہوتی ہیں ٹرینگ ہوتی ہے نا تو وہ سے ڈیل کر لیتا ہے
جی
وہ ویریفائی ہوتا ہے لیکن یہ جو نارمل اپنی بائک وائک لے کر آتے ہیں نا روزمرہ والے ان کے ساتھ تھوڑا ڈر رہتا ت
تو جڑے تو رہتے ہیں میں بھی اسی سے
ہاں جو ڑے تو رہتے ہیں لیکن وہ مطلب خود کا پ پی جی بناتے ہیں وہ ریپڈو سے ڈائریکٹ ٹچ نہیں ہوتا ان کا جیسے ہوتا ہے نا کہ بیچ میں کسی کے ریفرنس سے جڑ گئے ہے ہے نا ایسے سائے
اچ اچھا یہی سب ہے
یہ ہوتا ہے اب وہی والی بات ہے جیسے مجھے کسی چیز کی ٹرینگ لینی ہے تو میں ڈائریکٹ انسٹیٹیوٹ جا کے لوں گی تو اس میں فرق ہے زیادہ اور میں سوچوں گی اور وہی ٹریننگ میرے کو فون پہ مل رہی ہے میں سوچوں فون پہ لے لوں تو اس میں کتنا فرق ہے
ہاں بہت فرق ہے
ہاں تو ایسے ہو جاتا ہے
آمنے سامنے کا اور دور کا نظریے میں بہت فرق ہو جاتا ہے
کیا
جو سامنے ہے وہ چیز دیکھتی ہے کہ ہاں یہ ایس ہے جو دور دیکھو اسے لگتا ہے کہ یہ کیسی ہے
ہاں یہ تو ہے اور پھر نا وہی والی بات ہے جب تک ہم خود ایکسپیرئنس نہیں لیں گے نا اس کا ریپیٹ ہوگا تو ہمیں بھی سمج میں نہیں آئے گا
ہاں بس لے تو لو مگر اللہ کا گرم یہ سر س کر کرو کہ کچھ غلط نہ ہو ہاں
کسی بھی سادھن سے ج رہے ہو بس سے جا رہے ہو ٹرین سے جا رہے ہو مٹ ر سجاو اس میں تو سب میں احتیازی برتنی پڑتا
پڑھتی ہے
کیونکہ بھی بھیڑ بھککڑ گرمی آالی بیماری سب چیز اس میں ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہر طریقے کا انسان ہوتا ہے نا
سب طرح کا ہوتا ہے
ہاں یہ تو وہ تو ہمیں خود احتیاط ہی برتنی کرتی بھائی کہ ہمیں کیسے جانا ہے کیسے نہیں جانا
بالکل صحی بات کر آپ نے
اب دیکھو وہی والی بات ہے کہ ہم پہ سب کچھ ہو اللہ تعالی نے ہم سب ساری چیز سے نوازاؤ تو پھر ہم پبلک ٹرانسپورٹ میں کیوں جائیں گے یا پرائیویٹ میں کیوں جائیں گے پھر ہم اپنی اتکی بھی جائے گ نا پ میں یہی تو پھر ہم اپنا پرسنل سے جائیں گے نہ کسی چیز کی دقت ہوگ نہ کسی کی پالوشن کا دقت نہ کیسی دقت جہاں مرضی جانا ہو اپنے آرام سے کبھی بھی نکل گئے
اور ویسے زیادہ تر یہ دلی مودی نگر جو یہ چل رہی ہیں یہ تو ہے نا ریپڈ چل گے تو یہ تو اتنی بھیڑ رہتی تی ہے اب اس میں بہت ہی زیادہ اور زیادہ تر دلی والے تو وہ اپنی سواری لیتے نہیں ہے
باہر کی لیتا ہے ہ ہ ان کا بس یہ ہے کہ مطلب ای رکشے لگ گئے میٹرو ویٹرو کے اب وہ ای رکشے چل جاتا تر
جی بالکل
ہاں توھر پتا ای رکشا والے بھی کیا کرھرنے لگے آج جو لمبی لمبی سواری ہوتی ہے وہ بھی لے لیتے ہیں
ہاں ہوتا ہے ایک ایک گھنٹے کی ب اصل میں بھی ب بک ہوتا ہے نا پورا بک ہو کے چلیں گے تو تو ہم
ہاں ہاں وہ بک کر لیتے اور پورے رکشے کے پیسے اپتنی سواری ان کی بیٹھتی ہے اسی حساب سے اپنا ٹھیک ہے جہاں تہیں لے کے جانا ہے چلو
کچھ دنوں میں ایسا نہ ہو کہ یہ ریپیڈو میں بھی چلنے لگے
ہاں ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھو کمائی کا تو سب پ زری ڈھونڈا ہے
بالکل اور کیا جب اسکوٹی بائک چل رہے ہیں تو یہ بھی چلنے لگیں گے
ہاں جو رسپورٹل بائک چل رہا لیکن رکشا بہت یہ جو رکشے جب سے آئے نا رکشے ہے یہ بہت زیادہ ہارم فل ہے یہ سانی کا بتا ہے یا تو پلٹ جاتے ہیں
پلٹ تو زیادہ ہے بیٹری والے
ہاں بہت زیادہ
کیونکہ اس میں وزن نہیں رہتا
ہاں اور پت ہے یہ مطلب کیا کرتا ہیں ایک ساتھ کبھی کبھی تو دو دو کی سیٹ ہوتی ہے تو ان میں تین تین چار چار گسال لیتے ہیں تو وہ اوور لوڈ ہو جاتی ہے
نہیں ایسا بھی ہے یہ بریک بھی اتنی ہارڈ مارتے ہیں اتنا جو پلٹ جا
ہاں ہاں وہ کہتے ہیں نا سامنے سے کوئی چیز آتی ہے نا تو یہ کٹ مارتے ہیں تو
ہوں بیلنس نہیں بنتا
اور جب وہ بیلنس نہیں میں نے گا تو چیز تو پلٹے گی
بس انہیں غسہ نہیں سمجھ مطلب بھیڑ میں بھی
مطلب میں تو روز دیکھتی ہوں نا مطلب ایسے بدتمیزی سے کٹ مارتے ہیں اور کتنے زے پلٹتے ہوئے دیکھتے میں نے مطلب اس میں زیادہ تر رکشے والے کی تو لگتی ہی نہیں ہے جو سواری بیٹھی ہوتی ہے ن اس لگتی ہے بھی کسی کا ہاں چھل گیا کسی کا
ا زیادہ اس پیس ل جوس کا نہیں لگتی
تا ہے نا تو وہ مطلب ہینڈل کر لیتا ہے اس سواری ا پائی سواری اپنی مستی میں بیٹھ پی ایچ ہاں سواری کے جاتی ہے کیونکہ ایک بار تو ہمارے ساتھ ہو گ ہم خود گر گئے تھے
اللہار مک
ہاں اور کچھ ٹم کچھ دن بعد میں نے دیکھا کہ مطلب ایک ہمارے پاار میں رہتی ہے وہ بچاری ایسے گری رکشک سے ان کو تو پورا وہ وہ ہاتھ پیر اچ ہاں میں نےھر سے ہاں ی کو تو ان کا تو یہی ڈرا ہے بلکہ والے رکشے صحی رہتے ہیں وہ جو چلتے ہیں نا چھتری والے جو چلتے پ کے ہاں وہ تھڑے بھی
ہاں جھیل لیتے بہت ہی کم پلٹتے ہیں یہی پلٹتے رہتے آئے دن آئے دن ان کا سنتے رہتے کہ
ہاں یہ بہت پلٹتا ہے ہاں ہ ہ ہ اور پھر اوپر سے چھوٹ آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں نے نکال لیے یہ
ہاں بہت چھوٹے بچے چلا رہے تے
ہاں اور پشوں نے سواری بٹھانے سے مطلب ہوتا ہے بٹھا لیتے ہیں چاہے وہ ہلکی چاہے بھاری کیسے بھی
ہوں
پات نہیں
وزن کا حساب بھی نہیں دیکھتے بیلنس
نہیں وہ پیسے دیکھتے ہیں نا وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں تو کمانا ہے اب دیکھو چاہے بھاری ملے چاہے ہلکے ملے ہیں تو سواری جانی پڑی
آپ ہاں بالکل وہ کمانا تو ہے جب پلٹتا ہے وہ بھی تو نقصان ہوتا ہے پھر ان کا
ہاں وہ ہوتا ہے بابا جو تو ایسے ایسے سواری ہو جاتی ہے کہ مارتی بھی ہے ل ہاں
بہت پیٹتے ہیں ویسے
ہ ہ
پبلک سے بھی اور پولیس سے بھی
ہاں اور پتاہ ہے زیادہ تر پولیس تو چلو بعد میں مارے گی پبلک زیادہ ہاتھ صاف کر لیتی ہے میرا تو مطلب ریفر کرنا یہی ہے میں تو مطلب مجھے تو یہی ٹھیک لگتا ہے کہ مطلب زیادہ تر ہم کیا کریں ہمارے پاس اچھا کنوینس ہے سب کچھ ہے نا تو ہمیں تو پرائیویٹ کو ہی مطلب کرنا چاہیے افڈ کیونک نا پبلک میں نا مطلب بہت طریقے کے اچھے برے سارے لوگ ہوتے ہیں پر کیا کریں دیکھو مجبور ہی ہے
جی ارے پیٹ تو اپنا پالنا ہی
یای تو کسی کو شوق نہیں آتا کہ مطلب اس میں جائے پرائی اس میں جائے پبلک میں اور بچھ رہے ہیں دب رہے ہیں کوئی کہیں سے دھکے مار رہا ہے کوئی کہیں سے دھکے مار رہا ہے بالکل جیسے لوکل ٹرین نہیں ہو جاتی ہے گچ پچ اس ٹائم تو بسوں کا ایسے حال ہو رہا ہے
او اور اتنی گرمی
بس انشاء اللہ اس ٹائم تو بس یہ دعا ہے کہ بس جب بھی کہیں ضروری کام سے جانا ہو تو کوشش تو یہی رہے یا تو میٹرو سے جاؤ یا پھر اپنے کنوینس سے جاؤ پڑ سشن
جی بہت اگ ہے نکلو ہی مت اگر مجبوری زیادہ ہی تو نکلو اور نہ نکلو ہی مت
ہاں ہاں ہاں اور ویسے تم کس کو ریفر کرتے ہو پبلک کو یا پرائیویٹ کو
پرائیویٹ کو
ہاں ویسے میرے بھی ساتھ ہی ہے پر دیکھو میں تو روز کا آنا جانا ہے ن تو اس لیے مجھے مجبوری میں تھوڑا سا پبلک لیننے ہی پڑے جاتا
اچھا
باقی کوئی نہیں اور سب ٹھیک ہے
ہاں الگ کراابا
کریں گے پھر بات ٹھیک ہے
انشاء اللہ
پی
اللہ حافظ